بائی
وعلیکم السلام بھائی کیا حال ہے بھائی آ ٹیک ہو بھائی
بس بھائی ٹھیک بڑھیا آپ ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ گھر میں سبٹھیک بھائی
بس ٹھیک بھائی کیا کر رہے ہو
بھائی میں بیٹھا ہوں بائی آپ کیا کر رہے تھے اھی تک
میں بیٹھا تھا م گا رہا تھا آپ کیا کر رہے ہو
بھائی میں بھی بیٹھا ہوں اور بائی کھانا کھایا
ہاں میں نے کھا ابھی تک کیا کر رہے تھ تو
پالم کے بولو سالان کیا تھی آپ کی
ہ ہیں تھا ٹماٹر
ٹماٹر کھد ہو ٹماٹر
ہاں
تو اچھی سبزی کیا لگتی ہے سب سے
مجھے پالک
پالک اچھی لگتی ہے
ہاں بھائی آپ کو کیا اچھی لگتی ہے
مجھے پالا گندی لگتی ہے
بھائی ابھی تک کیا کر رہے تھے آپ اتنا ٹائم کو لگا
میں بندی سے بات کر رہا تھا بھائی
ہ وہ کچھ وہ کچھ نہیں دے گی بندی بندی کچھ نہیں دے گی
بھائی وہ تو سنچ اس میں نے سلایا بھائی اس کو سلانا پڑتا ہے نا بھائی اب اف یو نوو افیو نو و نو
ہاں برو ج سمج
سنو سنو سنو پہلیے بات یہ کال آپ نے کی نا اس کے بعد میں کروں گا ایک اس کے بعد آپ ایک کرو گے اس کے بعد میں کروں گا تو چار کالس بس ٹھیک ہے
چار کہاں پانچ ہے نا مجھے ٹاسک میں
وہ کہیں گے نا کال پاگل ہے ابھی نہیں ہوگی مطلب کہ دیکھو ٹاسک میں چار ہے تو اس میں پانچ ہے نا وہ ٹاسک میں
ہاں
سے دو ہی کرنی ہے نا اس میں سے میں بھی کروں گا نا دو کال کنٹینیو مطلب آپ کر سک مجھے بھی ہے نا ٹاسک تو یہ ریجیکٹ ہوں گے نہ آیا سمجھ
اچھا اچھا
دیکھو کیا پہلے آپ آپ نے گنا اب ایک کال
ہاں
فال مجھے کرنی ہے ایک کال اس کے بعد آپ کرو گے ایک اور کال اس کے بعد میں
آئ ن آئ ن
چ کالس کریں گے ٹوٹل ون تھرٹی تک ہے نا ٹھیک
ہاں اور آپ بولو پول میں کیسا مزہ لگا
کس میں پول میں مزہ لگا بائک سیکھ بائک کھیلانے آتا ہے مگر سیکھیں گے ان شاء اللہ
سوا سوا
بھائی کل مجھے گھومنے جانا ہے بھائی
کہاں جانا ہے
وہاں ج رام کرشن کے ساتھ کوکر ناگ
کس کے ساتھ جانا ہے
بائی ماشی والوں کے ساتھ
ا ٹھیک
ہاں بھائی ہاں ان شاء اللہ بھائی اللہ کے چاہنے سے بھائی
انشاء اللہ آ بھائی ک کو کتنا ٹائم پا گس کو
گسل کوگ
اس یو نو یو نو میں کچھ تھوڑا بول نہیں پا رہا ہوں
بھائی بائی میں جیے بولو بھائی یہ بولو مجھے بھائی آپ کو پتا ہے مجھے پیسے آ گئے نو سو روپے نو سو پچیس
آئے پیسے اکاؤنٹ میں
ہاں آ گئے لیا سو روپے ایک سات آ گئے
ہاں بھائی مجھے آئے ہی نہیں آپ کو آئے
ابھی کہاں ہے ابھی کہاں ہوگا آپ کو اب تو لیٹ آ گیا ہمارے کمیونٹی میں
آپ بولو بھائی آپ کو کیا لگتا مجھے کتنے پیسے آئیں گے پہلے کے
بول رہا ہوں بھائی جب آپ اب جب اب ہمیں نہ سے آئیں گے نا پیسے
ہاں
تب آپ کو بھی آئیں گے
اچھاٹھیک پھر مجھے منڈے کو آئیں گے لیاس مجھے بول رہا تھا منڈے کو آئیں گے
منڈے نہیں بھائی وہ جھوٹا ہے ٹوزڈے ٹیوزڈے آئیں گے س منڈے شام کو یا ٹیوزڈے
اور ہم نے دیکھا نا ان نے بولانا کب آئیں گی
کہ وہ لوگ کیا بولیں گے انہ نے بولتا سیٹرڈے سنڈے نہیں آتا تو پھر منڈے آئے نا پھر آئے نا ساھے آے ایک دنی دیکھو
ہاں
جب ہمیں پروسیسنگ میں آئیں گے نا پیسے ابھی باں آئی پروسسگ میں آیا سمجو
تو نہیں ابھی پروس میں ہے کچھ
نہیں ابھی پروسیسنگ میں کچھ نہیں ہے
ہ اچا ٹھیک پہلے مجھے کیا ہوگا پروسیسنگ میں دو روپیس دو روپیس ہو گئی پروسیسنگ میں
بائک مجھے نہیں پتا ٹو روپیز ادھر ہی آتا ہے اکاؤنٹ میں دو سیکنڈ میں اس کے بعد جتنے اپنے کالس کی ہوں گی اتنی پروسیسنگ میں ہوگی
اچھا ٹھیک اور ٹیوشن ویوشن گئے تھے آج
ہاں میں گیا تھا ٹیوشن آپ گئے تھ
ہاں ہاں میںبھی گیا تھا
بھائی مگر سنو کر کیا سب کچھ جن گسا ہے ہر ایک نے اسٹوری چڑھائی ہے سنو کر کی آلموسٹ سو میں سے اسی بندوں نے اسٹوری چڑھائی ہے سنو کر کی
کس چز سے چھڑ رہی ہے
بھائی بہت دوستوں نے چڑھائی ہے میری
تو بول ہمیں دس ہی منٹ کال کرنی ہے بارہ بارہ منٹ نہیں
بھائی مجھے پتا ہے بھائی پتہ ہے
ہم ابھی تک باہر ہی تھے ہم سنو کر کھیلنے گئے تھے اب میں آیا ر
اب دھر بدھر ہو گئے ہو
اور کیا کرے بھائی یار بھائی چارہ بھی ن مانا پڑتا ہے
ہاں بھائی بیسو
اور بولو بھائی اور
بس دپائی بھائی مطلب بھائی مجھے پتا ہے نا متنا بولو یہ مجھے پتا ہے میں تبوں گا
اچھا آپ کو پتاہ ہے
ہاں پتا نہیں ہوگی بھائی
مجھے نہیں لگتا تھا آپ کو پتا ہے اچھا اچھا آپ کو پتا ہے
ہاں بھائی مجھے پتا ہے آپ بولو کچھ
بس میں کیا بولو ت سنا کچھ
بائی سناو جبھی چار کالس ہوں گے نا اس کے بعد سونا
ہاں
اور صبح اٹھنا نیند سے دیکھنا کتنا افیکٹ ہو گیا تھا کالس میں آیا سمھ
ٹھیک ٹھیک ک انشاء اللہ میں پہلے اٹھوں گا نہ نہؤ گا اچھے سے چائے وائے پیوں گا پھر دیکھوں گا میں کیا افیکٹ آیا گا آلو کو
ہاں بھائی مجھے کل صبح جلدی نکلنا ہے
وہا اس لیے تو بول رہا ہے یہ ون تھرٹی تک کال کریں گے
دوائی مجھے کل اللہ کی
یھیک ٹھیک
ورن اگر نہیں ہو تو نا مسئلہ کچھ ہے
ہوں
میں تجھے بولتا تین تک کریں گے ہمیں کیا کرنا ہی تھاب
ہاں الیاس کیا بول رہا تھا الیاس نے مجھے بولایا میں تیرے ساتھ کروں گا اس نے صرف کیا ہی نہیں کال
اور اس نے مج جوے میسج کی مجھے فیں میسج کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بات کرو میں ب کوئی نہیں میں کرتا ہوں کو
وہ کہاں آئ ل
بائی میں نے میں بندی کے ساتسھ کر رہا تھا بھائی میں نے سنا ابھی اگر ہم الگ پانچ بندوں کے سات کریں گ نا پانچ ٹاسک
ہاں
مطلب کہ پہلے میں آپ کو سکھ کروں گا پھر الیاس کے ساتھ پھر فہیم کے ساتھ نا ابرار کے ساتھھر کھٹا کے ساتھ یا پھر اور کسی کے ساتھ
ہاں
اس میں زیادہ ملتا ہے
اچھا ٹھیک
مگر حمکان سےلائ پانچ بندے مطلب کہ ہ
اچھا پانچ الگ الگ ہاں
ہاں پانچ ٹاسک کرنا ہیں پانچ بندوں کے ساتھ
اچھا ٹھیک
ہاں ب
اور بھائی آپ بولو آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں بھائی آپ سنا ٹھیک ہو
اچھا ٹھیک کیا لگتا ہے ٹیوشن میں کیا کل سے ٹیسٹ ویسٹ دینا ہے کیا کریں گے آپ
بائی کریں گے بائی سنو پہلے میری کہانی یہ نا شاعری سنوبائی سنوبائی شاہری
سناؤ سنا با
اس نے رکھا ہے نہیں غصے میں لفظوں کا خیال میں نے اسے اب بھی تھا کہ تیر کی طرح لگتے ہیں
ماشاء اللہ ابھی با ارشاد ارشاد
واہ وائی واہ ایک یہ ایک سنو واہ
بھائی کا میں چیرنالڈو کا بھائی
ہاں کل نہیں ہے بھائی ٹوزڈے ک دنے ہے میکسیکو کے ساتھ
نہ کل اس کو کل ہے بھائی میں اسپین کے ساتھ پورتگل پین چھ
سپین کل نہیں ہے بائی ٹوزڈے کے دن ہے سپین کے ساتھ سوری
وہی کل ہے نا سکس بائی سکس سکس کو ہے اس کو میچ یار سکس یار کیا بول رہے ہو کٹ کو ہے
بھائی ایٹ کو ہے جتنا مجھے پتہ ہے میں نے دیکھا تھا
بھائی میں بولوں گا نا آپ کو پورچوگل کو کب ہے میچ یار کیا بول رہے ہو آپ
بائی سیون کو ہے بلا نا ٹوزڈے کے دن ہے بھائی بائی اور آج فورتھ ہے اور کیا سکس آج کہاں ہے کل کہاں ہے
بائی ٹیوزڈے کو ہے بائی سیون جولائی بائی سیون جولائی ساھے بارہ کو ہے یار
گولس نا ٹوزڈے کے دنے کیا کر رہے ہو وسنو میری بھائی خاری سلینا بھائی
آج فائف ہے یار کل نے ہاں یار مجھے لگا میں آج کے دن سے اصل میں تو آج کا دن اسٹارٹ ہوا نا
ہاں بھائی پلے بائی ایک ب ایک شریس ن نا بھائی
سناؤ سناؤ خشیاد
ج تک پیسے جمع ہوتے ہیں تب تک پسندیدہ کھلونا بھی بک چکا ہوتا ہے
او ہوو ہو ہو
بھائی یہ بہت ڈیپ ہے بہت زیادہ ڈیپ ہے سمجھ والوں کو شرائ کافی ہے ج تو آپ نے پتا ہوگا بھیڑ میں کھڑا ہو کر بھی جو اکیلا بدھ دے جائے وہ اور کچھ نہیں اس تیرا بے حساب خیال ہے
ا ماشاء اللہ
ماشاء اللہ ماشالہ شا اللہ بھائی ماشاء اللہ لوگ اپنے محبوب کی طرف کر رہے تھے ایے دوست ہم وہاں بھی تیرا نام لے آئے
ماشاء اللہ بھائی بھائی آپ ایک خود لکھتے ہو بھائی
ہاں بھائی میں شاعر ہوں بھائی میں تھک جاتا ہوں کہ مرمت اپنی ہر روز نکل آتی ہے نئی درار م مجام ہے ہر موڈ پر بکھد نے بتایا ہے ہر شخص یہاں پر آیا ہے کوئی کسی کا نہیں یہاں میں نے اپنوں کو بھی آزمایا ہے ہم سب سر ایسا ہونا چاہے جو بیٹھ کر غلط فہمی سل جائے نہ کہ وہ جو بولے سمجھ نہ ہے سمجھو
او بھائی او بھائی او بھائی
رہتے ہو ہال دل کا مالا میرے ہم نفس کبھی حقدار کا پتا دوں تو ڈھونڈ بھی پاؤ گے
ماشاء اللہ بھائی ہمیں ہوئے بھائی ہمیں ہوا ٹائم ہوا بھائی
سنو نا سنو بس لاسٹ کی ب لاس کی شاعی زندگی میں کبھی پیار مت کرو ہو جائے تو انکار مت کرنا نبھا سکو تو چلنا اسی کی راہ پر بنا کسی کی زندگی یوں برباد مت کرنا بھائی
واہ واہ واہ واہ بھائی بائی کاٹوٹو بائی
بھائی چلو اللہ حافظ السلام علیکم بھائی میں واپس کو ابھی کال کروں گا بھائی
او
اوکے اوے بائی مجےمبر بھیجو جلدی واٹسپہ